السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہے چھسے
ہاں شکر اللہ کا آپ سنائیے
بس میں ٹھیک ہوں
پی چائے
ہاں میں نے چاہ ابھی آپ کا ہو گیا ابھی ایک لر
ہاں بس میں یہ لکھ رہی تھی کچھ
اوکے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ یہ
ہ
آپ کا کام کیسے جا رہا ہے اب
ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہے تھوڑی پرریزنٹیشن بنا رہی تھی صبح سے ہاں اسی میں کچھ نمبرس وغیرہ ایڈ کرنے تھے تو وہ کر رہی تھی اور ڈفرینٹ سلائڈس ایڈ کرنی تھی ٹاپکس وغیرہ جن پہ کام کرے وہ سر ایڈ کرنا تھا
اچھا ٹھیک
کری تھی
ہم لوگ آپ کا ہو گیا وہاں پہ یہ اوئرنیس پروگرام ہو گیا کچھ
نہیں نہیں ابھی نہیں
ہم لوگ گئے تھے آج ہم لوگ گئے تھے آج میں اور ہمارا ہائر سیکنڈری ہم صبح گئے گیارہ بجے وہاں پہ انہوں نے بولا یہاں پہ ڈھائی بجے سے پہلے ہم وزٹرس کو ایلو نہیں کرتے ہیں پھر ہم لوگ وہیں پہ تھے یہاں پہ ریسٹورینٹ میں ہم بیٹھے تھے بہت دیر تک عمیرا اور میں پھر امیرا کو کچھ لانا تھا پھر ہم مارکیٹ گئے لیکن وہاں پہ بہت بارش ہو رہی تھی ہم بہت گیلے ہو گئے پھر ہم پھر ہم نے لنچ ونچ کیا دو دوڑائے تک پھر ہم گئے ڈائی بجے پونے تین ہم گئے یہاں ہائر سکنڈری ہائر سیکنڈری میں جو پرنسپل میم ہے م راک کی مما کی فرینڈ ہے ہمارا کہماں مہاراج ٹیچر وہ اس کی فرینڈ ہے پھر وہاں پہ ہمارا بہت اچھے سے ہو گیا لیکن انہوں نے بولا ہم نے بولا نا میم کو میم ہمیں ایسے کرنا ہے ہمیں یہاں پہ چ ہمارا آ ہماری آرگنائزیشن ہے ان کے س ان کو کا ایک اوئرنیس پروگرام کرنا ہے اس میں ہمیں چا میم نے بولا ہم ایسے کو پرمیشن نہیں دے سکتے آپ کو پہلے سی ای او آفس سے پرمیشن لانی ہوگی بولا پہلے یہ آفس سے پرمیشن پرمیشن لاؤ سی اے آفس سے پرمیشن لاؤ پھر ہم اپ لوگوں کو دے سکتے ہیں یہاں پہ کرنے اب ہمیں ان کو کال کرنی ہے آرگنائزیشن والوں کو ان کو بولنا ہے ایسے انہوں نے بولا ایسے یو آفس سے یہ لاؤ للیٹر اور پھر ہم آپو کو الوٹ کریں گے اور میںی ہم نے کیال ہوگا انہوں نے نہیں ماناہوں ب می نے بو سے ہمپ لوگ کو وہ دیں گے ہر سڈ وہ دیں گے ہم ڈی ہم پہ کریں گے وہ پروگرام
آف وہی پہ اسی والے ہائر سیکنڈری م میں
سوپ وال ہائی سیکنڈری میں ابویسلی ہم یہاں پہ کہاں اور ہائر سیکنڈری ہے
اچھا ٹھیک پھر تو ہمارا بھیتنے ہی میشو ہو و
ہاں انہوں نے بولا اب اگر رخسانہ میم نے کال کیا نا اپ ان کو بولنا یہی انہوں نے ہمیں ایسے بولا م بھی آپ لوگ آپ کو ہمیں یہ دو پہلے ا پرمشن لیڈر سی او ایس سی او ایسے سی وہ آفس ہمیں پرمیشن لیٹر دینے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہم ایلو کریں گے انہیں بولا پ ڈیٹ بھی ہم یہی سے دیں گے جب بھی ہم مطلب جب ہم چاہیں گے بولا ہمیں یہاں سے پیچھے سے یہ آڈر ہے ہم اب کو کوئی بھی ڈیٹ یا ایسے ہی ایلو نہیں کر سکتے ہم خود ہی پرمیشن نہیں دے سکتے ہمیں پیچھے سے آڈر ہوتا ہے یا ہمیں دو تین بار آیا تھا ایک اور ایک آرگنائزیشن سے آئی تھی ایک لڑکی اس نے بولا تھا میں کاؤنسلنگ کروں گی یہاں پہ میم بول رہی تھی آپ کو تو پتا پتا ہی ہے آج بچوں کو کتنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کو کو بھی ایلو نہیں کیا لیکن اب یہ پہلے آپ پر ہم نے ان کو بھی بولا آپ پہلے سی ا او آفس سے پرمیشن لےؤ پھر ہم لوگ آپ کو ایلو کریں گے
ا ج ٹھیک
دیٹ مینس ہمارا ایٹین کو نہیں ہوگا پاسبل
میرا پھر بھی ابھی نہیں ہے نا
کیوں ان لوگوں نے جو بولا تھا بارامولہ والوں کو ہم کریں گے
مجھ مجھے ٹونٹی سیون کو ہے میں مجھے باہر جانا بہن باہر جانا ہے مجھے
اوکے ٹھیک ہے مطلب کام کے ریلیٹڈ ہے
ہاں ہاں کام کے ریلیٹڈ ہی نیکسٹ ویک میں
اوکے جیسے کیسا تمہارا بھی یہ کرتی ہے انیں کے ساتھ
ہاں ہاں ایک ہی کو جانا ہے
اچھا ٹھیک وہ آپ کو جانا ہے اچھا ٹھیک اچھا اچھی بات ہے یہ مجھے بول رہے تھھی امیرا بول رہی تھی کہ وہ لوگ بول رہے ہیں ساری لڑکیاں کام نہیں کر رہی ہے تو ہم اگست میں کچھ لڑکیوں کو نکال رہے ہیں
نہیں میں ایسا نہیں بولا پ رویو میٹنگ ہوگی ریو تو ہوتا ہے نا مطلب ایک سال تک کہ ہوتا ہے نا پھر ان کو جو لگے گا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے تھا ہیڈ فون اس کے والے کسی اور کو یہاں رکھ
ہاں ہاں ہاں وہی بولا ہمارا نے بھی انہوں نے بولا اگر ہمیں تھرٹی و کم سزہ تھرٹیز میچ یہ آپ سب مطلب نہیں رہ سکتے سارے کام نہیں کرتے آدھے ہی کام کرتے ہیں
اوں ہاں وہ تو پتا ہی ہے ان کو کون کون کرتا کیہ وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کام
ہاں ان کو پتا ہے نا مطلب کون کیا کام کرتا ہے کیسے کام کر کہ کس کے کس کا کیا طریقہ ہے کام کرنے کا
ہوں اس لیے
آپ لوگ کون کون ہیں یہاں سے اچھا نوشند فلک دی آپ اور امیرا نوزتا ہاں
ہوں
اور کون ہے یہاں سے
بس اتنا ہی ہیں ہم یہاں سے باقی بیموں بای ایرییا سے
اوکے اوکے
ہوں
آپ کہیں پہ گئے ان کے ساتھ یہ پکنک وکنک
ابھی نہیں جولائی میں جانا ہے
اچ اچھا ٹھیک ہاں عمیر بھیہ بول رہے تھے ہمیں مت جانا ہوگا باہر کسی یہ ہمیں مت پکنک جانا ہوگا ان کے ساتھ
ہاں پکنک تو جانا ہے جولائی میں جائیں گے لیکن
اچھا ٹھیک ہے آج تو ویسے بھی روز روز بارش ہوتی ہے یہاں پہ تو موسم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے
یہاں پہ صبح دھوپ ہوتی ہے پھر بارش پھر دھوپ پھر بارش
ہاں
ہ
اور بتائیے آپ اپنے بارے میں
اور کیا بتاؤوں بس یہ کام کام کام کام کام مجھے پرزنٹیشن دینی ہے وہاں پہ میں پچھلے دو دن سے ہی ویسے پہ کام کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہاں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم پرزنٹ اوکے آپ لوگوں کو لاسٹ اچھ پرریزنٹیشن تھی لیکن اب کی نہیں ہوئیاں
نہیں مجھے ریپریزینٹ کرنا ہے باہر
اوکے بہر کے لی اچھا ٹھیک
ہاں سب کو ریپرزینٹ کرنا ہے ہے سب کی ذمہ داری میرے کندوں پہ ہے
اوکے اوکے
ہاں
ہمارے آپ کے دربار کیسے گئے لائک کمیونٹی سشنس آپ کا کیسا ایکسپریئنس رہا ان کے ساتھ
کچھ خاص نہیں وہ آتے آدھے ایک دن پھر دوسرے دن نہیں آتے
ہاں ہمارے بھی ہمارے ہمیشہ شاید پہلے دربار میں آئے تھے دس پندرہ لڑکے کیا وہ دوسرے د بار میں آئی تھی شاید ٹوینٹی ٹو پھر ہمیں آٹھ دس آٹھ دس اور پھر تو ایک بار چار ہی آئی تھی
آڈ توس میں تین چار آتےے بس
ب پھر آس پاس میں کزنس کو لاتی ہوں فوٹو اٹھانے کے لیے
نہیں مجھے تو یہ ایسا کچھ ہوگاتتے ہیں وہ چار پانچ چ رات
ہاں ہمیں نہ پھر فوٹوز کے لیے میں اپنی کزنس وزنس کو بھی بلاتی ہوں یہاں پہ ہمیں تین چار کزنسے تو ان کو کو بلاتے ہوں فوٹو کے لیے سو پھر فوٹو ہو جاتی ہے سو اس کو بھی آگے دکھانا ہوتا ہے نا
کوئی ہے کچھ کیا ہے ہم نے
یہاں پہ پس گ جی کام کرنا یہاں پہ ابھی وس ہے کیک انٹر پہلتا بھی نہیں تھا اچانک سے وہ اس کو ٹائم لگتا ہے
ہاں یہاں پہ ٹائم لگتا ہے اور یہ جو اوئرنیس سیشنس ہے یہ ہمیں وہاں پہ کرنے تھے آئی تھنک ہمیں کمیونٹی میں ہی کرنے تھے یہ اوئرنیس سو دیٹ لوگوں کو پت چلے ان اسکیم وکیمس کے بارے میں
جو میرا دوسرا والا پروجیکٹ وہ مجھے اچھے سے چل رہا ہے
اوکےٹھیک
ہمارا بھی دوسرا پروجیکٹ ہے پٹن میں ہے
کون سا
اک وہ ہمارا یہی ہے دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ وہ میرے ایک دوست ہے اس کو ایک پروجیکٹ تھا اس نے مجھے بھی ان کیا اور ایک تیسرا ممبر بھی ہے ہمیں
اچھا ٹھیک
تو ہی سے ہے لیکن وہ ابھی پے نہیں کرے نو اگر پے کیا تو ویلین اگر نہیں تو پھر کیا فائدہ
ہوں
چلو میں آپ کو باقی باتیں بھی بت ابی
چلو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے
جھ